ہلو ہاں السلام علیکم وعلیکم السلام اب ٹھیک ہو
آپ ٹھیک ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ سناؤ
آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں جی شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے اور کیا لایا تھا پھر آپ کی کازن نے
ہاں ہاں بالکل ٹھیک آ رہی ہے
اس نے اس سے بس یہی سوٹ لائے ہے
کس کلر؟
لایا ہے بلو میں نہیں اس کو باہر بلو پانچ سو اور اچھے کپڑے
دوپٹہ کاٹن کا ہے
اچھا کااٹن لیکن وہ باری باری اٹن ہلکا
ہالکا
ہاں
مجھے اس نے فون ہی نہیں کیا مجھے بھی کرتی مجھے پتا تھا اس کو جانا ہے
یاد رہا اچھا
ہاں اور کیا وارنا کرتی وارنات تو وہ کرتی آپ تو وہاں گئی تھی یہاں کیوں نہیں آئی
سوٹ میں جلدی جلدی گئی مجھے بس وہی سوٹ دیکھنا تھا میں نے تبھی کیا نا اپ کو واپس کو کال میں آپ
ہاں ہاں مجھے پتا ہے آپ کے پاپا تھے نا یہاں پہ اور بایا بھی تھا چھوٹا بھائی نے ماز پتا تھا
اچھا وہ پاپا ا بھی ادھر ہے
نہ نہ وہ نکل وہ مسجد گیا
اچھا کیا بول رہے تھے
کچھ نہیں ایسے ہی بیٹھے تھے بات کر رہے تھے اپنی باقی کچھ نہیں
اور سناو
بس ٹھیک سردی نے حملہ کیا
ورنہ کیا اوپر سے مجھے کل سے
کتنے بجے ہاں
میں جاؤں گی
آپ کی آواز دور آ رہی اونچا بولو آپ
بس منڈے سے لیکن مجھے فرینڈ فون کر رہی ہے بول رہی ہے نہیں کل سے ہی جائیں گی کل ف فرائیڈے میں لیٹ تک سو جاؤں گی کل تھوڑا ریسٹ کروں گی
مطلب صبح کتنے بجے نکلنا ہے
ساڑھے پانچ چھ بجے
اچھا تب تو گ یہ صبح ہوئی ہوتی ہے روشنی ہوئی ہوتی ہے
ہاں ہو تہ روش
اب سیدھے اب سیدھے سوموار سے ہی جانا تھا
ہاں وہ بھی صحیح ہے لیکن اب ہے نا یہ ہاں اب دیکھوں گی مجھے کیا مشورہ آئے گا
ہاں وہ بات ٹھیک ہے
ہاں
مطلب اب کل گھر پہ ہی ہو
ہاں ہاں
بچوں کو صبح ہی آنا ہے پڑھنے یا
ابھی نہیں ابھی نہیں مشورہ کی اب دیکھوں گی شاید صبح ہی رکھوں گی
ان کو بھی چھٹی ہے کل
ہاں اسکول تو ان کو چھٹی ہے
تب تو سارے بچے ایک ہی اسکول سے آتے ہیں نا سب اچھا ٹھیک ہے گیز چھٹی ہے ہاں تو اچھی بات رہے گی پھر تو بچوں کو صبح پڑھ ڈالو پھر شام فری رہے گا آپ کے لیے پھر یہاں بھی آنا آگ ہر چیز سے فری رہو گی
ہاں ہاں میں دیکھوں گی کل
ہاں آ جانا کیونکہ اب مت آنا جانا ہوتا ہے
ورنا کے وقت ہی نہیں ملتا ہے
ہاں اب تو اس سال وقت کتنی ملے گی کرنا یہ سلد ا سسرال چلی جؤ گی پھر ہو گیا ٹائن ٹائفس
کیا کرے ورن کے کیا کرے
چلو کوئی بات نہیں اللہ سب کو آ بات کرے اصلی گھر تو وہی ہوتا ہے نا اصلی اگر دیکے لڑکی کا کو کوئی گار ہی نہیں ہوتا
ورنہ کیا وہاں کابول ہیں پتی کا گھر یہاں کباب کا گھر
اصل میں پتا ہے ایک لڑکی کو خود پہ خود اتنا کم آانا چاہیے کہ وہ خود سے ایک گھر لے لے اور اس کو اپنا نام دے دے یہ یہ میرا گھر ہے جہاں صرف اس کی چالتی ہو وہاں نہ مطلب صرف اس کا نام ہو اگر کچھ بھی ہوا ہو تو کوئی یہ نہ کہے جاؤ میرے گھر سے جاؤ وہاں سے جاؤ یہاں سے اتنا ایک ایک لڑکی کو اتنا اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہی چاہیے تاک وہ اپنا گھر اپنے لیے خرید سکے تاکہ وہ آرام سے زندگی گزار سکے کوئی روک ٹوک نہ ہو کوئی کچھ نہ بولولے گ سسر والال سسرال والے کہتے ہیں یہ پرڑائی گھر سے آئی ہے اور مائکے والے بولتے یہ پارا یہ گھر جانا ہے ہ اصل میں گھر کوئی نہیں ہمارا
تند سٮت سے کیا کر سکتے ہیں آپ یہ اللہ نے ایسا ہی نظام بنا
ہاں اور کیا
آپ کو پتاہ ہے مجھے نیند تو آنے لگی
ابھی سے
ہاں اصل میں میں نے پکڑا نا بلاور کمل اب مجھے نیند چڑھ رہی ہے اصل میں دن میں تھکتے ہیں نا
اور کیا آپ کے پاپا کو بھی یہاں پہ مزہ آیا تھا بلاور چل رہا تھا نا وہ کامل میں گھس گیا تھا لیکن لیکن پتہ ہے وہ کیوں جلدی اٹھا ہاں نماز کے لیے وہ گیا مسجد
ہاں اب کیا کرتا
ہ اور
بس آپ ہی سنو
بس میں ٹھیک ہوں
مجھے بولو آپ کا جو وہ کزن ہے نا اس کی شادی کب ہے
اس کو ہے اگست میں ستائیس اٹھائیس اگست
پھر تو آپ کو ابھی ٹائم ہے آپ لوگ ج او ماں
جانا تو ہے نا
ہاں ان کو دو بیٹوں کو کر رہا تھا ایک ساتھ
ہاں نہیں وہ کہاں دونوں بیٹوں کو ایک ساتھ کہ دیں گے اتنا بجٹ بھی تو ہونا چاہیے نا
زیادہ مہنگا
کوولڈ اپر سے یہ واازان
اپنے آپنے چوٹ مے بھائی کا کیا سوچ رہا اب
ہاں
اپنے چھوٹے بھائی کا
ہاں ہم کرتے ن ابھی کوئی اچھا رشتہ ملتا نہیں
ہمم بھی کاتے نا دعوت
ہاں انشاءلہ کھاؤ گے اور کیا
اسی لیے جلدی سے کارو
ہاں اور کیا کریں گے انشاء اللہ اور باقی ٹھیک ہو
بس شکر اللہ کاا
یہ پتاہ نہیں ابھی بارش کتنے دنوں تک
ہاں سمجھ ہی نہیں آتا کبھی دھوپ کبھی بارش تنگا چلتے ہیں ایسے موسم
ہاں اور کیا مجھے لگتا ہے پہاڑوں پہ بارب گیری ہے
ہاں گری ہوگی نا
سرد ویسے ہی ہے
بہت ٹھڈی ٹھڈی ہوا ہے چل رہی ہے نا
ہاں
دلی دلی میں تو بہت زیادہ گرمی ہے وہ بہت مر گئے ہے وہاں ان کو گرمی سے فرسٹریشن آ گئی ہے
کب ہے
اس کو ہے نا یہی مے میں
م میں
اس کو تو اینڈنگ میں ہی ہے لیکن کہ وہ بول رہا ہے نا بول رہا ہیں مجھے ابھی سلیبس دو سبجیکٹ میں ابھی کور ہی نہیں ہے اس کو بھی اس کو فرسٹریشن یہ وہ پاگل ہو گیا ہے وہاں
اس کو آئی ا ایس دینا ہے نا
یو پی ایس سی ہاں پھر وہ اس میں پوسٹ ز نکلے ہیں نا آئی اے ایس نکلے گا کیا نکلے گا تو وہی سے پھر پوسٹ ہوتا لیکن وہ بول رہا میں ابھی جیسے سے دو یہ اس کو ہے نا دو سبجیکٹس جو ہے اس کو اکنامکس اور دوسرا وہ بول رہا مجھے ابھی وہ کمپلیٹ نہیں ہے تو میں دیکھوں گا اگر مجھے اینڈنگ تک ہوا وہ کمپلیٹ تو میں دوں گا ایگزام اس نے ارنہ فارم وارم بھرا ہے
اگر نہیں ہوگا تو آگے دے گا یہی
ہاں پھر دے گا اکٹوبر میں
اچھا ہاں اگر تب تک کور نہیں ہوا ہوگا تو ٹھیک ہے اگر
وہ بچارہ مجھے اس کا اتنا انصاف آتا ہے ورنہ کیا وہ بچارہ صبح سات بجے نکلتا ہے رات میں بارہ بجے تک پڑتا رہتا ہے اس کو میں نے بولا اس کو میں نے بولا ذرا چھوڑو یہ خود کو کو ختم کیا اس کے پیچھے
اس کو کتنے سال ہوئے اس کے پیچھے لڑتے لڑتے
ہ اب اگر اس بچارے کو یہ کہاں پہلے اٹیمپٹ میں نہیں نکلتا ہے ایک دو بار دینا پڑتا ہے لیکن اس نے کیا نا خود کو ختم وہ نہ کچھ کھاتا ہے وہاں اکیلا لگ گیا نا وہ وہ
ہاں وہ با بھی کہاں ہے اس جی
وہ گئی ہے نا مائ کے
اچھا وہ گئی
ہاں اس کو مت ماں آ سکتی تھی ب جی سے ملنے تو اس کو پھر ہاں اس کو پھر انہوں نے بولا آپ ہی اب جاؤ یہی سےح ہی
چلو ٹھیک ہے کال ملتا ہیں ا اللہ حافظ اوکے